وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی کیا حال آپ ٹھیک ہے اچھے سے ہے
جی جی میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہے
شر اللہ کا گھر پہ سب ٹھیک ہے
جی شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے
اپنی چائے پیبھیک جی شکر اللہ کا بہت سب صحت مند ہے جی آپ نے چائے پی جی جی میرا پرچا تو آج بہت ہی اچھا گیا جیسا کہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ آج میرا ایک پرچہ تھا جو کہ ہمیں سر نے ان میں سے کچھ سوالات ہمیں استاد نے دیے ہوئے تھے تو ہم وہی کرنے میں مصروف تھے تو ہمارا پرچہ اس کے بعد اچھا ہی گیا
ٹھیک یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے اللہ صاحب کو کامیاب رکھے
آپ بول رہے تھے کہ آپ کا آج کچھ ہوا تھا کچھ آپ کا پرچے کا آپ کو آج امتحان کا نتیجہ نکلا تھا
جی جی میرے آج امتحان کا نتیجہ نکلا تھا اور نتیجہ شکر اللہ کا انہوں نے انہوں نے ہر ایک پیپر میں ہمیں پاس رکھا ہے کامیاب رکھا ہے انہوں نے انہوں نے اب ہوتا ہے تھوڑا بہت جو یہ نمبرات وہ کم آتے ہیں اس کا مسئلہ کچھ نہیں ہے اسی لیے میرے جو امتحانات ہر ایک اچھے گئے شکر
امتحان اچھے اور اس کی وجہ سے اپ کا جو نتیجہ ہے وہ بھی اچھا ایا ہے اللہ تعالی اپ کو کامیاب
جی جی جی جی آپ کو آپ کو بھی آپ کو بھی کامیاب ہے
آمین آمین جی آپ مجھے یہ
اسی پر مجھے ایک بات یاد آئی کہ یہ دوستی بہت ہی ایک بہترین چیز ہے دوستی صرف ایک رشتہ نہیں ہے بلکہ اعتماد خلوص اور احترام کا نام ہے
جی آپ نے یہ بہت اچھی بات کی کہ آپ نے جو دوستی پہ بات اٹھائی ہے کہ دوستی ہم کسے کہتے ہیں تو دوستی ایک رشتہ نہیں ہے یہ خون کا رشتہ تو نہیں ہوتا ہے پر یہ وہ رشتہ ہوتا ہے جو خون سے بھی گہرا ہوتا ہے جو ان دو انسانوں کو آپس میں یا بہت سارے انسانوں کو آپس میں جب دوستی ہوتی ہے تو دوستی ان کو ایسے ہی نہیں بولا جاتا دوستی کے بہت سارے وجوہات ہوتے ہیں
جی جی سچا دوست آپ نے جو یہ بات کہی ہے مجھے بہت پسند آئی سچا دوست وہ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے ج جو خوشیوں میں ساتھ ہنسے اور مشکل وقت میں بھی ہاتھ نہ چھوڑے آج کل آپ نے دیکھا ہوا کہ دوست صرف نام کی دوستی ہے دوستوں میں یہ یہ خوشی ی نہیں رہی دوستوں میں محبت نہیں رہا دوست برے وقت میں کام بھی نہیں آتا ہے بھاگ جاتا ہے کچھ بہانے بناتا ہے وقت لیکن دوست ایک دوستی بہت ہی اچھی چیز ہے وقت گزر سکتی
لیکنوں میںہ رہتی جی آپ نے بہت اچھی بات کی جو آپ نےنی جی آپ نے بہت اچھی بات کی کہ جو آپ نے بولا کہ دوستی وہ ایک ایسا رشتہ ہے جو بہت ہی مطلب گہرا ہوتا ہے پر وہ دوستی بھی ہونی چاہیے ایسی کہ جیسا آپ بولا ج بولا جائیں گے بولا اس کو جا سکتا ہے کہ دوستی اسے کہلاتا ہے دوست اس کو کہلاتے ہیں جو آپ کے غم اور جو آپ کے دکھ اور جو آپ کے سکون اور آپ کی جو آپ کی خوشی کے دنوں میں آپ کے ساتھ جائیں دوست اس سے نہیں کہلاتا جو آپ کے غم غم خوشی کے موقع پہ تو آپ کے ساتھ ہو پر غم کے موقع پہ آپ کا وہ ہاتھ چھوڑ دے اس کو دوست نہیں اس سے اچھا اچھا تو دشمن ہے کم سے کم خوشی کے موقع بھی تو بھی تو آپ کے خلاف ہی رہتا ہے اس کا تو ہمیں پتا ہی ہے کہ ہمارے خلاف ہی ہے دوست اور سب سے جو خطرناک دشمن بھی بتایا گیا ہے وہ جگری دوست کو بتایا گیا ہے کیونکہ جگری دوست جب دشمنی پہ آتا ہے
ہے کہ اچھی دوستی زندگی کی سب سے قیمتی دولتیں میں سے ایک ہے دوستی وہ خوبصورت احساس ہے جس میں نہ مطلب ہوتا ہے نہ شرط ایک اچھا دوست ہماری کامیابی پر دل سے خوش ہو
خوش ہوتا ہے اور ناکامی میں حوصلہ دیتا ہے زندگی میں اگر ایک مخلص دوست مل جائے تو انسان خود کو خوش نصیب سمجھتا ہے جی جی یہ اپنے بہت ہی بڑھیا بات کی چونکہ ایک دوست ملنا بہت ہی مشکل مکل ہوتا ہے کیونکہ جب ایک انسان کو ایک جگری دوست ایک سچا دوست ملتا ہے تو اس کی آدھی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے اب اسے آدھی زندگی ہی کامیاب کرنی پڑتی ہے جو کہ اس کے باقی اسواب سے بنتی ہے کیونکہ ایک سچا دوست اس کی زندگی کے ہر مل ہے مر ہر موقع پر اس کے ساتھ ہوتا ہے چاہے وہ دکھ ہو چاہے وہ سکھ ہو چاہے وہ غم ہو تو ان موقوں پر اگر دوست نہ کام آئے تو کون کام آئے میں اس سے متاثر بہت ہوا ہوں یہ بہت ہی اچھی بات آپ نے کہی ہے دوست جو ہے
کو جوڑنے والا ایسا رشتہ ہے جسے نہ خون کا تعلق چاہیے اور نہ کسی فائدے کی ضرورت ایک سچا دوست زندگی کی کتاب ہے وہ ص وہ صفحہ ہوتا ہے جو کتاب کا وہ صفحہ ہوتا
ہوتا ہے جسے انسان بار بار پڑھنا چاہیے جی آپ نے یہ بہت ہی بڑھیا بات کی کہ ایک جو انسان ہے اس کے اگر آپ کو آپ کی اس کی زندگی دیکھنی ہے تو آپ اس کے دوستوں کو دیکھیے کیونکہ دوست اس کے کے اپ اس کی زندگی کو درشاتے ہیں کہ اس کی زندگی کیسی گزر رہی ہے اس لیے ہمیشہ کہتے ہیں اپنے دوستوں کو بہت ہی م توجہ اور بہت ہی سکون سے دیکھا کیجے ان کو چنا کیجے کیونکہ دوست ایسی چیزیں ہے جو آپ کو درشاتے ہے آپ کی جو کردار ہے اس کو وہ نبھاتے اس کو وہ واقیوں کی طرف لاتے ہیں وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ دوست بہت ہی سنبھال اور بہت ہی وقت لے کر چننی چاہیے
ج آپ نے بہت ہی ذہین اور عمدہ بات کہی ہے آپ مجھے بہت ہی ذہین اور عقل بندے لگتے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جو دوستی کا اصل حسن پادری ہے اور اعتماد ہے کیونکہ یہی دو چیزیں ہر رشتے کو مضبوط بنا دیتی ہے مشکل وقت میں جو شخص آپ کے ساتھ کھڑا رہے وہی حقیقی دوست کہلانے کا حق رکھتا ہے دوست وہ آئینہ ہے جو ہماری غلطیوں کی نشاندہی بھی کرتا ہے اور ہماری خوب بیوں کو قدر بھی
جی بہت ہی عمدہ بات آپ نے کی کہ دوست دوستی کے بارے میں آپ نے بہت ایسی باتیں کی کہ جو بہت عام باتیں نہیں ہے جو بہت ہی کم لوگوں کو پتا ہے کہ یہ باتیں آپ اپنے بہ باتوں سے میں بہت ہی زیادہ متاثر ہوا ہوں اور آپ کو مجھے آپ مجھے یہ بھی معصور اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کو دوستی کے بارے میں بہت علم ہے کیونکہ آپ کی ان باتوں سے لگتا ہے جی کہ آپ کی زندگی آپ کی زندگیيں آپ کے دوستوں کا بہت اثر ہے اور آپ ان دوستوں کو بڑی ہی چن چن کے آپ ان کو ان کو رکھا ہے کہ ان دوستی کی وجہ سے ہی وہ آپ انسان یا تو پورے اونچے مقام پہ جاتا ہے یا تو پورے زمین کے نیچے چلا جاتا ہے کیونکہ آج کل آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کے ماحول بہت ہی خراب ہو رہا ہے اور ایک دوست ہی ایک دوست کو برے کاموں کی طرفے کاموں کی لت لگا رہا ہے
جی جی آپ نے یہ بات بہت ہی بڑھیا کی ہے اس بات سے مجھے ایک چیز یاد آئی میرا ایک بچپن کا دوست ہے ہے نہیں تھا وہ یہی بری سنگتوں میں لگ گیا وہ دوسری جگہ رہنے چلا گیا بری سن سنگتوں میں لگا بہت ہی بری سنگت لگی اس کی میں نے اس کے ساتھ چلنا چھوڑ دیا اس نے بھی میرے ساتھ چلنا چھوڑ دیا اب وہ کہاں اور میں کہااں یہ دوستی جو ہے بری سنگت ہے یہ دوست کو خراب بھی کر سکتی ہے زندگی کی لمبی راہوں میں اچھے دوست ہی سفر کو آسان اور یادگار بنا دیتے ہیں دوستی میں سب سے قیمتی تحفہ کیا ہے وقت اور خلوص یہی ہے کیونکہ یہ خریدے نہیں جا سکتا
سکتے جی جی جی بہت نے بہت ہی بڑھیا بہت ہی عقللمند اور ذین باتیں کی کر رہی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کی بہت ہی کل بہت ہی عمدہ اور آپ کے دوست بڑی ہی متوجہ اور بڑے ہی ذہین رہے ہوں گے کیونکہ آپ نے یہ بات دوست ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس کے ساتھ جو آپ کے زندگی کے جو بھی اوقات گزرے تو ان اوقاتوں کا آپ کو کوئی ملال نہیں رہتا وہ اوقات آپ کے خوش نما اوقات تو میں سے گنے جاتے ہیں چاہے وہ اوقات کسی بھی حال میں ہوئے چاہے آپ کی زندگی میں آپ کو کتنے بھی ٹھوکرے کھائے چاہے آپ زندگی میں کتنا ہی ہار چکے ہوں جب آپ اپنے دوستوں سے ملتے ہیں ان سے رو برو ہوتے ہیں تو آپ وہ ساری زندگی کی پریشانیاں بھول جاتے ہیں آپ وہ ساری تکلیفیں بھول جاتے ہیں اور اس دوستوں کے ساتھ اپنا اوقات بڑی ہی عمدہ اور بڑی ہی خوشنودی کے ساتھ گزارتے ہیں جس کی وجہ سے جو آپ کی جو زندگی ہے اس میں رونق رونق اور چاند لگ جاتے ہے
جی جی آپ نے یہ بہت ہی عمدہ بات کہی ہے میں اس سے بڑا ہی متاثر ہو گیا ہوں کبھی کبھی ایک مخلص دوست جو ہے اس کی چند باتیں انسان کے پورے دن کا رخ بدل دیتی ہے یہ بہت ہی ایک جگہ ایک بڑے بڑے بھاگ نے مجھے ایک بات یہی بات کہی تھی کہ دوستی کا مطلب صرف ساتھ ہنسنا نہیں بلکہ ایک دوسرے کے دکھ درد کو بھی بانٹنا ہے حقیقی دوست وہ نہیں جو ہر وقت آپ کے پاس ہو بلکہ وہ ہے جو ہر مشکل وقت میں آپ کے ساتھ ہو
باتیں آپ کر رہے ہیں اور اگر آپ کی باتیں ہم لوگوں کو سنیں تو یہ مجھے پورا اندیشہ ہے کہ وہ لوگ اپنے دوست اپنے یاروں کے ساتھ اور ان کو ان کی یاری بہت ساری اچھی طرح نبھائیں گے کیونکہ آج کل ہم دیکھ دیکھتے دیکھا ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ آج کل لوگوں میں بہت ہی پیسا پیسہ آ گیا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو دوست کی قدر نہیں رہی دوستوں کی قدر نہیں رہی آپس میں رشتے کی قدر نہیں رہی اس طرح کے آج کل دوستی میں بھی پیسا گھس گیا ہے جس وقت کی انسان میں انسانیت اور دوستی میں اپنا جو پن ہے وہ ختم ہو رہا ہے جی یہ جی جی اسی کی وجہ سے اسی کی وجہ سے آج دوستوں تہیں دھرارے آ رہی ہیں سچے دوست نہیں مل پا رہے ہیں کیونکہ ہماری دوستی میں آج پیسہ گھس گیا ہے
جی جی اس لیے اسی لیے وہ کہتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ دوستی میں حساب نہیں احساس چلتا ہے
امد آباد ہے اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس دوستی میں پیسہ گس جائے وہ دوستی نہیں تجارت ہے کیوںکہ وہ آپ کا فائدہ اٹھاتا ہے آپ اس کا فائدہ ٹھاتے ہیں اسی کی وجہ سے اس کو تجارت کہا جاتا ہے اس کو دوست نہیں کہا جاتا اور دوستی میں پیسہ سان ہی اس میں اہمیت دیکھی جاتی ہے اس میں آپ کا آپس میں جو کرتویہ ہے وہ دیکھ
جی جی ہاں اور یہ بات بھی ہے نا کہ ایک مخلص دوست ہزار جان پہچان والوں سے بہتر ہوتا ہے
مختلف دوست آپ کہ ہر اس وقت میں آپ کا ساتھ دیتا ہے جب آپ کے سب آس پاس رشتے دار سب آپ سے دور چلے گئے ہوتے ہے اس وقت آپ کا وہی ایک مخلص دوست آپ کے ساتھ رہتا ہےاور اسی وقت آپ کا مخلص دوست آپ کے اس کاامآ ہے جس کام کا آپ کو اندیشہ بھی
ہیں بہت بہت عمدہ بات کہی ہے آپ نے ایک مخلص دوست جو ہوتا ہے وہ عزت بھروسے اور خلوص سے پروان چڑھتا ہے وقت بدل جاتا ہے حالات بدل جاتے ہیں لیکن
لیکن یہ جو سچی دوستی ہے یہ کبھی نہیں بدلتی وہ یہ دنیاوی حقیقت ہے جی اس دنیا میں اگر آپ کو ایک سچا دوست مل گیا تو آپ یہ جان لیجے کہ آپ نے پوری دنیا اپنی آپ نے اپنی یہ پوری جو دنیا ہے یہ آپ نے کما لی کیونکہ ایک اس دنیا اس اس وقت اس خراب میں ایک جو سچا دوست ہے یہی آپ کو پورا آخر تک جانے میں مدد کرے گا اور آپ کے ہر لمحے میں آپ کو آگے دھکیندا جائے گا چاہے وہ کسی بھی ماحول میں ہو چاہے وہ کچھ بھی کر رہا ہو
جی اچھا دوست قسمت سے ملتا ہے اور اپنی قدر سے دل میں رہتا ہے
جی آپ نے بہت ہی اچھی بات کی اور اسی کے وجہ سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آج کی زندگی اور آج کے وقت میں ایک دوست ایک سچے دوست کی کیا اہمیت ج
جی میرے خیال میں دوستی وہ وحد رشتہ ہے جو دل کی مرض سے بنتا ہے اور اس اسی میرا مطلب ہے اس کی خوبصورتی سب سے الگ ہوتی ہے
جی ایک سچا دوست اس دنیا میں ملنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے اور ہمیں کوچ